ہلو السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا خیریت ہے
سب بڑھیا ہے اپنا بتا
میرا بھی ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے ناشہ واشہ ہو گیا
ہاں ہو گیا کچھ نہیں کیا کریں گے تم کیا کر رہی ہو او آپ کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں گھوم رہے ہیں بارش ہو رہی ہے
ہاں ادھر تو ہو رہی ہے بارش
ہمم ادھر بھی ہو رہی ہے زیادہ ہو رہا یا کم
نہیں زیادہ نہیں ہو رہا ہے کم ہی ہو رہا ہے
ہمم گھر میں گھر میں امی ابو سب ٹھیک ہیں
الحمد للہ سب ٹھیک ہے
ہمم میرا بھی سب ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے
ہمم
اور ٹیوشن جاتے ہیں
ہمم جاتے ہیں
ہمم یہاں سے کتنا کلو میٹر ہے
جیالت نہیں ہوگا تین چار کلو میٹر
ہمم کون سے کلاس میں ہے ابھی آپ
نائنتھ میں
نائنتھ میں ہے اسکول نہیں گئے ہیں کیا آج
نہیں بارش ہو رہی تھی تسی نہیں گئے
ہمم ناشہ ہو گیا ہے
ہاں ہو گیا ہے آپ کا
ہمم میرا بھی ہو گیا ہے
ہمم
آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہوتے ہیں
دو بھائی ہیں
ہاں تم اکیلی بہن ہو
ہمم
ہمم امی ابو سب ٹھیک ہیں
سب ٹھیک ہے
مدرسہ پڑے ہیں
ہاں پڑھے ہیں مدر سے
ہمم قرآن شاریف ہو گایا ہے کومپلٹ ہمم رمضان میں ختم کرتے ہیں کہ نہیں ہمم رمضان میں ختم کر ہاں اور حدیث کی کتاب پڑھے ہیں
کیا چی
حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں
حدیث کی کتاب
ہاں
ہمم
جنتی جیور بہستی زیور قانونی شریعت
سب پڑھے ہیں
سب پڑھے ہیں اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے کہیں گھومنے وومنے گئے ہیں کی نہ پارک ورک میں
لو نہیں گئے ہیں آج تک
آج تک نہیں گیا ہیں
آمم ہمم
ہمم اچھا آپ کوچنگ جوائن کر لۓ ہے نا تو وہاں سے ضرور جائیے گا
ہاں سر بولتے ہیں جانے کے لیے بولے تھے
ہمم اچھا ہمم اور بتائیے
ہاں کیا بتائے آپ ہی بھائی
ہمم ہم تو بتا ہی رہے ہیں
ہمم
آپ لوگ کے گھر میں کھیتی ہوتا ہے نا
ہاں بہت ہوتا ہے کھیتی ہر سال ہوتی ہے
ہمم آپ کے ہمارے گھر بھی ہوتا ہے
ہمم
آپ کی امی یہاں نہیں رہتی ہے نا
نہیں رہتی یہاں
آمم کہاں رہتی ہے
پوکھرا رہتی ہے
وہاں پے مطلب کیوں رہتی ہے
وہاں پے گھر ہے سب دونوں بھائی لوگ وہیں پے نہ پڑھتے ہیں اسی کی وجہ
اچھا ڈار ڈارلنگ اسکول میں پڑھتے ہیں
ہمم
اچھا اچھی بات ہے اور آپ لوگ آپ یہاں کس کے ساتھ رہتے ہیں تو
یہاں دادا دادی کے ساتھ رہتے ہے
ہمم اب تو دادا دادی ابھی صحیح سلامت ہے نا
ہوں بالکل
ہوں اور بتائیے
سب بڑھیا ہے
ہوں تو آپ کی امی آتی ہے کہ نہ کبھی یہاں
آتی ہے
ہمم
اور بولیے سنائیے اپنا گھر طرف کا حال چال
ہوں سب ٹھیک ہے سب اللہ کا کرم ہے صحیح سلامت ہے
اب گھر کا
میرا گھر چھکناڈی ہے چھکناڈی ہے
کدھر ہے
تراسی طرف ہے
ہوں
ادھر آ لوگر طرف تجیہ بنتا ہے نا
بہت اچھا تجیہ بنتا ہے
ہ جاتے ہیں کہ گھومنے جلوس میں
ہاں جاتے ہیں ہر سال ٹوپر آتا ہے
ہوں اچھی بات ہے آپ ہی لوگ ٹاپر ہیں تو تجیہ ٹاپر نہیں آئے گا
نہیں توہ
ھمم
سجیا مطلب کوئی باہر سے بنانے کے لیے آتا ہے یا پھر گاؤں کے سب لڑکے لوگ بناتے ہیں
گاؤں کے سب لڑکے ہی لوگ بناتے ہیں
ہوں
ہوں
اس بار سنا تھاے کہ سیکینڈ آنے والا ہے
ہمم گغلط سے سیکنڈ آ گیا ہے
غلط سے آ گیا ہے
تو آپ صحیح سے فرسٹ کروا دیتے ہیں
ہم کو کیس میں ن ہوگا کچھ اور ہمارے لگیں گے نا ان لوگ
ہاں تب آپ کے چاچا لوگ سب کہاں پہ رہتے ہیں
ٹھکرائے رہتے ہیں
ھمم
ھمم
اور بتائیے
کیا ہوتا ہے اپ ہی بتائیے
ٹیوسن میں ابھی کیا پڑھائی ہو رہا ہے
ہندی ہورہا ہے میتھس ہو رہا ہے
اچھا سب کے سارے الگ الگ ٹیچر ہیں نا سبجیکٹ کے
ہممم
ہمم
اچھی پڑھائی ہوتی ہے
ہاں پڑھائی تو اچھی ہوتی ہے وہاں پہ
آپ بھی گئے کا
ہاں وہیں سے ہم تین سال پڑھے ہیں تو
ہممم
ٹینتھ سے پڑھ رہے ہیں ٹینتھ پڑھے
تبھی آپ کا پوسٹر میں فوٹو دیکھے تھے
ھمم ہم وہاں کے ٹاپر اسٹوڈنٹ ہیں
دیکھے تھے کہ فوٹو لگا ہوا ہے
ٹین ٹاپر بھی ایٹی ایٹ پرسینٹ آیا تھا اور ٹویل ٹاپر سائنس میں بھی ٹی فائیو پرسینٹ آیا اسکول ٹاپر بھی رہے تھے ہمیں
ہممم
ھمم
رہنا بھی چاہیے
ہاں گفٹ بھی ملا تھا اوارڈ بھی ملا ڈالٹی گنج بھی گئے تھے سب بلایا گیا تھا ہم کو من لگا کر پڑھیے آپ بھی ٹاپر بن سکتے ہیں
بلکل من لگا کے پڑھ رہے ہیں
ہمم اللہ کا کرم رہے گا اللہ سے دعا کیجیے اللہ کسیوا کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے اللہ سے دعا اللہ اللہ سے دعا کرتے رہے گا تو آپ اسکول ٹاپر کو کوچنگ ٹاپر کیا آپ جھارکھنڈ ٹاپر بھی بن سکتے ہیں پلامو ٹاپر بھی بن سکتے ہیں
ہمم
بس محنت کرنے کی بات ہے
وہی نا
دادا دادی کا خدمت کرتے ہیں کہ نہیں آپ ہی پر نربھر رہتے ہیں
تو ہمرے پہ نربھر رہتا تو ہم ہی نا کرتے ہیں
ہممم اچھی بات ہے خدمت کرنا چاہیے آپ کو دعا ملے گا آپ ترقی کیجیے گا
ہاں آ
اور بتائیے
کا بتائیں
وہاں ادھر کا ماحول کیسا ہے کیا مطلب واتاورن کیسا ہے وہاں پہ انوائرمنٹ یہ سب اچھا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے یا پھر بس گرمی لگتی رہتی ہے
نہیں ٹھنڈی گرمی سب اچھا لگتا ہے ادھر
ھم م موقع ملے گا تو ہم کو بھی کبھی بلائیے گا ادھر
ضرور ضرور بلائیں گے آ بھی چھکناڈی بلائیے گا دیکھیں گے چکنای کیسا گاؤں ہے
ہاں ضرور بلائیں گے آپ کو تو دعوت ہم الگ سے دیں گے
ہ ہم بھی دیکھ ہی رہتے ہے کہ چکناڈی کیسا گاؤں ہے بہت نام ہی ہوتا تا کے چکنا ڈی بہت اچھا گاؤں ھم
ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں کی ہی ن بات کریں گے اب شہر میں نہیں رہتے ہیں
سہی مے جو جہاں رہے گا وہی کنا بات کرے گا
ہمم ادھر کا موسم بھی اچھا ہے ہریالی ا بھیھی ہو گئی ہے چاروں طرف پانی بارش ہوئی ہے تو
ہمم اب کتنا دیر ہے
بولیے اور بتائیے
کیا بتا ہے آپ ہی بتائیے گھر کہا جہ
دوستوں لوگ کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں کہ نہیں
ہاں جا تے ہیں
ہمم آپ کے کتنے سارے دوست لوگ ہیں
دس پیسہ بہت سارا ہے
ہمم کوئی تو ہوگی ایک جگری دوست
کوئی نہیں ہے جگری دوست
ھم جری دوست کسی کو مت بنائیے سب سے جگرری دوست اپنے اللہ کو بنائیے آپ اگر اپنے اللہ کو کوئی بھی بات بتاتے ہیں تو وہ اللہ آپ آپ کا بات کسی کے پاس نہیں شیئر کرے گا اور اگر آپ نے کسی بھی دوست کو کتنا بھی جگری کیوں نہ ہو کسی کے پاس بتائیے گا تو وہ آپ کا بات دوسروں کو با ت ضرور سیر کر دیتے ہے فکت